ہلو
السلام وعلیکم
مم ریرس خیریت سے ہے
ہاں جی خیریت سے آپ بتاؤ کیسے ہو گھر میں سب کیسے ہیں
ہاں سب خیریت بس ماشاء اللہ خدا کی دعا سے سب اچھے ہے
کیا کر رہے ہو
اس نہیں بس ر ویٹڈ یہ سوچا کال کرکے
جی میں نے سنا کہ آپ نے بھائی کو یہ ادھر سکول میں ڈالا ہے کیا بات ہوئی
کیا ہوا
میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے
ہاں
جی مجبوریت کچھ نہیں ہوگی اسی لیے تو بھیجا ہوگا
ہیلو ہیلو
ہلو
کیا ہوا
ارے یار
ہلو آواز نی آری
ہلو
ہیلو آواز نی آری کیا
ہلو ہلو ہلو
ہلو آواز نہیں آ رہی
ا رہی ہے
ہاں آرہی اب بولو
ہاں جی ذرا کچھ میں ذرا آپ مجھے کچھ اب یہ بچوں کی پڑھائی کے بارے میں کچھ سناؤ
ہاں
جی
آج کل بچوں کے کتنے بھی آج کل بچوں کی تعلیم اتنی ضروری ہو گئی ہے کہ بنا تعلیم کچھ بھی کام ادھورا ہے سارے کام
ہاں جی
بچ بچوں کی تعلیم ہر بچے کو ہونی چاہیے کیونکہ انہیں کتنا اچھا کتنا برا ساری چیزوں کی جانکاری ہونی چاہیے
دیکھو بچوں کی تعلیم تو ہماری یہ اپنے دیش کے لیے تو یہ ایک سی بیس بن جاتی ہے جب بچے پڑھتے ہیں تو وہی بڑے ہوکر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں
ہاں
بنیاد تو وہی سے شروع ہوتی ہے کہ بچوں کی پڑھائی سے جب بش یہ بچہ اشی طرح سے پڑھے گا اور اچھی طرح سے کچھ نہ کچھ کرے گا تو پھر بڑے ہو کر وہی کچھ نہ کچھ کرتے اپنے دیش کے لیے
ہاں ایسے بچے دیش کے بہوش کہلاتے ہیں
ہاں جی
کچھ شخص ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے انہیں اسکول یا مدرسے نہیں بھیجتے ہیں انہیں کام سے انہیں کام لگائے رکھتے ہے کام کرنا ہے تمہیں
وہ تو غلط بات ہے نا کہ وہ تو کوئی کوئی انس لیکن ہر کوئی ویسا نہیں ہے وہ ان ہاں جی ان کی فیملی کنڈیشنز ویسی ہوتی ہیں اس لیے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں بچوں کی پڑھائی کی
ہاں پر یہ بھی ہے کہ آج کل دیکھو ہمارے ہمارے دیش میں سرکاری اسکول بھی ہیں جنہوں میں فری میں ان کا داخلہ ہو سکتا ہے ہماری سرکار نے غریب غریب انسان ہے جو بھی غریب شخص جو بچوں کی تعلیم انہیں اچھی سے اچھی نہیں دے سکتے ہیں ان کے لیے سرکاری مدرسے بھی ہے کافی سرکاری جو نواپنے بچوں تعلیم کے لیے انہیں دے سکتی ہے اچھے سے اچھا مل سکتی ہے
ہاں جی ہاں جی ہاں جی دیکھیے کچھ ایسے بھی ہو جائے کہ جن جو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے یہ فیس افورڈس نہیں کر سکتے ہیں یونیفارم افورڈ نہیں کرتے ہیں
ہاں جی ان کے لیے تو پرائ گورنمنٹ اسکول اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہاں پہ مفت ہاں جی ہاں جی
ہاں جی بولیے
بتایں بتایں آپ
یہ کہہ رہی تھی میں ویسے بھی ہمارے ہابٹس میں اتنی ساری چیزیں سارے کتابیں خدا نے خدا کے پیغمبوروں نے نازل فرمائی ہے کہ ہم ان سب کو پڑھ لینا ہمارے ابھی اسی میں ہمیں اتنی ساری باتیں معلوم ہوگی کہ ہم جتنے بھی بچے بچے کہ کون سی تعلیم اچھی ہے کون سی تعلیم کس کام آئے گی
دیکھو بچوں کے لیے تو دونوں تعلیمیں دنیائی اور آخرت کی دونوں تعلیمیں اچھی ہاں بچوں کو تو دونوں تعلیم آنی چاہیے وہی بچے کچھ نہ کچھ کرتے ہے پھر آگے
ہاں دونوں ہی ضروری ہے ہمارے گھر تو فلحال میں دونوں ہی ضروری ہے تعلیم دونوں ہی ہونی زیادہ ضروری ہے جیس سے ہمارے پروش ت بھی سدر سکتا ہے
ہاں جی دیکھو کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے کیونکہ ان کی فیملی کنڈیشنز ویسی نہیں رہتی ہیں اور وہ اپنے بچوں کو کام وہ اپنی بچوں کو کام میں لگاتے ہیں کیونکہ پیسے کمانے کے لیے کی فیملی اتنی افورڈ نہیں کرتی ہیں کہ وہ اپنا گھر چلائے ہاں پھر بچوں کو بھی کام پہ جانا پڑتا ہے لیکن یہ غلط بات ہے کیوکنہ بچوں کو پہلے کم سے کم تو ایٹتھ تک تو پڑھانا چاہیے
ہاں
ہاں جی
کیونکہ یہی بچے ہماری یہ ا کیا بولتے ہیں دیش کے لیے تو بنیاد بنتے ہیں یہ بچوں کی پڑھائی اچھی ہو تو پھر دیش بھی ترقی کرتا ہے
ہاں
ہاں جی
ویسے بھی پہلی شکچھا اپنے گھر سے امی ابو بول ہیں بچوں کو امی ابو پہلی شکشا تو ان کے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے جو کہ انہیں ان کے امی ابو سے حاصل ہوتی ہے انہیں کیا اچھا کیا برا کس طریقے سے ماحول میں جانا ہے باہر کس طرح سے بولنا ہے کس لحاظ میں رہنا ہے یا تمیز سے سیکھنا ہے سارے چیزے پہلے انکی امی ابو سے جانکاری ہو کہ
ہاں جی ہاں جی
ہاں ا ہمیں اپنے رشہ دار رشتہ داریں بہن بھائی خالا پھوپھو کیسے بولنا ہے سارے
ہاں جی ہمیں اپنے سبھی رشتے داروں بھائی بہنوں کو سمجھانا چاہیے کہ بچوں کی پڑھائی اگر زیادہ نہیں تو ایٹھ ٹینتھ تک تو تو کروانی پڑتی ہے کیونکہ اس سے ان کا دماغ ہو رہا جی جی اور کچھ
ہاں ویسے بھی ہمارے حدیث میں ساری چیزیں ایسیے بھی ہیں جنوں میں بہن کا رتبہ کیا ہے ماں باپ کا رتبہ کیا ہے پھوپھو کا خالا کا رتبہ کیا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں ہماری حدیث میں کتابیں یہ ساری چیزیں پڑھنے اس پر معلوم ہوں کہ ہمیں ہمارے امی ابو کا کیا رتبہ ہے حدیث میں کیہ ان کا کیا اونچھا ہوا ان کا رتبہ جس سے ہمیں ساری چیزیں معلوم ہوں ہم جب پڑھیں گے دوسروں کو پڑھائیں گے اور جتنا بھی ہم اپنی تعلیم کو جتنا ہم لکھی رہیں گے اتنی ہی بڑھتی جائے گی یہ اچھا تعلیم یہ کیسی چیز ہے جسے ہم دوسروں کو تک پہنچائیں گے یا پھر اور دوسروں کو بتائیں گے پڑھائیں گے تو ہمیں اس کا گیان اور زیادہ ہو جائے گا
ہاں جی ہاں جی یہ تو ماں باپ کی ذمہ واری ہے کہ بچوں کو پڑھائے بچوں کو یہ کام پہ نہ لگا ہے کیونکہ وہ بچے کچھ نہیں کر سکتے آگے جو چھوٹی عمر میں ہی کام پہ لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی سوسائٹی میں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے وہ تو بچہ تبھی سیکھے گا جب وہ اسکول جائے گا یا مدرسے میں جائے گا
ہاں
ہاں جی آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ بچوں کی پڑھائی کتنی اہم اہمیت رکھتی ہے آج سوسائٹی میں یا اپنے دیش میں
ہاں
وہی دیش ترقی کرتا ہے جس کے پاس بچوں کی تعلیم اچھی ہو
ہاں ویسے بھی آج کی سماج میں دیکھو کوئی انٹرنیٹ سے کتنی تعلیم شکچھا حاصل کر لیتی ہے کافی سخت محترمائے ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو انٹرنیٹ کے دوارا تعلیم حاصل کروا سکتے ہیں یہ ساری ویڈیو ڈالتے ہیں ہم کو کافی اچھی کافی فائدے ہیں ہمیں اس سے ہم کئی طرح کئی طریقے سے اچھی اچھی تکنیکی کے حساب سے ھم تعلیم حاصل کریں کر سکتے ہیں
ہاں جی
بس کافی لوگ ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ فائدے بھی اس سے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں اور اپنے اپنے چلانے چلانے کا نظر یہ ہے ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے ہاں سب کا الگ الگ نظر یہ ہے اس طریقے سے کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو اپنی پڑھائی لکھائی سے سبندت ساری چیزیں دیتی ہے بچوں کو تعلیم سے سمبندہت باتیں سکھاتے ہیں فون سے انٹرنیٹ سے
ہاں جی
کافی سکسیس ہوتے ہیں جو بچے اگر روتے ہیں تو انہیں دے دیا کرتی ہے چلاؤ فون اور یہ دیکھتے نہیں ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے اس میں کیا کر رہے ہیں تعلیم سے سمبندتھ باتیں ٹھیک ہے
کو دیتے ہے
ہاں
ہمم
تبھی تو بولتے ہیں کہ ہمارے ہری ماں باپ کا تو رتبہ ہی الگ ہے
ہاں جی آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں اور بھائی بہنوں کو پڑھائے اگر زیادہ نہیں تو ٹینتھ کے پڑھائے کیونکہ ان کی بیس بن جائے تھوڑی سی وہ بھی کچھ سیکھ جائے سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے اپنے بڑوں سے کیسی عزت کرنی ہے یہ تو کم سے کم سیکھنا چاہیے
ہاں ہم تو اس خدا سے فرمائے ہیں یہ اپنے بچی بچوں کو اتنی تعلیم دیں کہ اپنے خود بہ خود اپنے پڑھنے کے لائق ہو جائیں
خود بہ خود خود بہ خود پڑھ لیا کریں
اور بتائیے آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں
اور کیا بتاؤں میں آپ کو کی تعلیم کے بارے میں
ہلو ہلو
ہاں جی
ہاں بولیے
ہاں جی
ہاں جی بولیے
چلو اللہ حافظ ہاں
ہاں ٹھیک ہے